ہام بھائی گھر پہ شب کیسے ہے بھائی
وعلیکم السلام سب ٹھیک ہے
بس بھائی آج تھوڑا تمہارے ساتھ بات کرنے کا یاد آیا تو وہی بس بات کرنے کو آیا ہم سوچ رہے تھے کہ کیا کہئییں گھومنے کا پلان بنایا جائے
ہاں ہاں ایسے بھارت میں کون کون سی جگہ ایسا ہے جو مطلب میں گھوموں تو سکون سا جیسا ا فیل ہو
اب کئی جگہ ہے جیسے کئی جگہ ہے جیسے ہم کافی جگہ گھوم سکتے ہیں ادرن کے لیے آپ پی لے سکتے ہو منال وہاں مطلب بڑ کے سیزن میں برف کے مطلب موسم میں جاؤ گے تو کافی کافی برف اور کافی سہانا لگتا ہے اس کے بعد لداخ ایک جگہ ہے جہاں پہ کافی مطلب کہ گھومنے والا جگہ پریٹکوں کا جگہ کہا جاتا ہے اسے انڈیا کا پریٹکوں کا کا جگہ اس کے بعد کافی جگہ ہے شملہ ہوگیا کیدار ناتھ ہوگیا یہ سب جگہ مطلب گھومنے میں ایک دم پٹ کا جیسا لگتا لگے گا کہ کوئی بدشوں میں گھوم رہے ہو
ایسا بتاؤ جو جھیلل ہو پہاڑ واڑ ہو مگ ٹی بڑی
او تو وہ تو نیپال میں ہے کنڈا کنڈا میں کافی جھیلیں ہے کئی دیشوں کا ملا کر بھی اس سے زیادہ جھیل پورا دیشوں کا ملا کر ک اس سے زیادہ قم میں جھیل ہے لیکن وہدیش کیوں نہیںی اس کے لیے مطلب کہ کافی پیچیدہ رست ہے اگر ہم بارت م گومے تو ہمارے پاس کئی جگہ ہے ہم ہمیں مطلب لداخ چلنا تھا لداخ میں پہاڑ ہے کافی چیزیں ہے اور مطلب کہ موٹر سائیکل سے گھومنے والا جگہ ہے جو کافی اچھے ہے کیا آپ کے پریوار کے لوگ ٹھیک ہے
ہ سب ٹھیک ہے اور آپ کے
ہمارے بھی یہاں بھی سب خیریت ہے اللہ نہ پر
ہیلو
ہلو آپ کے یہاں مطلب کیا کوئی بارش ہلو
ہلو آواز نہیں آ رہا ہلو
ہلو
ہلو
ہاں آ آاز جیا رہ رہ ہے
ہاں آواز آ رہی ہے
اب بول رہے کہ خدا نہ کرے کہھ طبیعت خراب ہو کسی کا اس موسم میں کیا ورنہ ان لوگوں کو کافی دقتیں ہو سکتی ہے
ہاں موسم چینج ہونے سے بہت لوگوں کو کی طبیعت
ہاں موسم کافی بدل رہا ہے جیسے کبھی گرم ہو رہا ہے تو کبھی دھوپ کافی گرم ہو رہا ہے ان شریر سے دھوپ پڑتی لہ بیس شریر جلن ل ہونے لگتا ک کی دھو ہو رہی ہے پرکار کے درپوگ
کیا آپ دھوم میں گھومنا پسند کرتے ہیں
ارے دھوپ میں گھومنا کیسے پسند ہے دھوپ میں گھومنا پسند نہیں ہے بٹ کوئی ضروری کاموں کے کارن گھومنا پڑتا ہے کرناتا دھوپ تو ویسے لگتی ہے جیسے لگتا ہے کوئی آگ شریر میں لہر رہا
کا کوئی ایسا جگہ بتاؤ جہاں دھوپ سے بچا جا سکے
ا ابھی تو مطلب کوئی ایسا جگہ نہیں ہے ابھی تو تاپمان کافی اچھے خاصے ہے لیکن ابھی گھر میں رہنا ہی سب سے زیادہ سرکچت ہے کیوںکہ ابھی جو دھوپ نک کل رہی ہے وہ کافی مطلب تاپمان والا دھوپ نکل رہی ہے جو باڈی کو شریر کو کافی نقصان پہنچائے گی آپ کا کیا آپ کو ابھی گھر میں رہنا پسند ہے یا ابھی باہر نکلتے ہو
یہ شام کو ٹائم تھوڑا باہر نکلنا بھی اچھا ہوتا ہے صحت کے لیے
ہاں شام کا سمے اگر دھوپ سکنا ہے تو آپ صبح کے سمے سویرا چار بجے پرات گھوم سکتے ہو کیوںکہ صبح میں دھوپ کافی اچھا ہوتا ہے اور میں نے سنا ہے کئی مطلب کچھ مل ارجا بھی ملتا ہے
ہئے تو ہے صبح کا گھومنے کا کچھ ہے نا تو تھوڑا مائنڈ فریش ہوتا ہے
ہوں تھوڑا دماغ اس سے تازہ محسوس ہوتا ہے
ہاں
اور کیا آج کل بریانی بن رہی ہے گھر پہ
کہ یہاں
ہمارے یہاں ابھی سوائی بن رہی تھی
ا اچھا ہے کیا آپ کو میٹھا پسند ہےیا تیکا
زیادہ مٹی میٹھا تو ابھی پسند ہے بٹ لیکن زیادہ کھایا بھی نہیں جاتا ہے تھوڑا موڑا سے کام چل جاتا ہے پھر بھی پسند کافی ہے میٹھا چیز پسند ہے ابھی
ا میٹھا چی میں آپ آ کو کیا زیادہ پسند
ہمیں چینی سوئی دودھ اس کے بعد مٹھائیاں کافی پسند ہے آپ کے یہاں آپ میٹا خالے تو
ہمیں تو میٹھا بہت پسند ہے بہت زیادہ
اور آپ کے پریوار والوں کو میٹھا
ہاں کافی ہاں میں بھی کہ ہمیں بھی کھاتی ہے
ا بس اب ان لوگوں کو زیادہ میٹھا من کھلائیے گا انہیں بیماری بھی ہو سکتی ہے اب سامانیہ طور پہ اب انہیں گڑ کھلائیے گا
ہاں وہ صحت کے لیے اچھا ہ ویسے کتنے سال کے بعد زیادہ م اٹا نہیں کا جات ہے
مطلب کہ سامانیہ روپ سے دیکھا جائے تو شروع سے ہی کم کھایا جاتا ہے لیکن ایک اگر آپ کے عمر بیس سال ہو چکی ہے تو اب اس کے بعد میٹھا کھانا تھوڑا کم کر کر دیا جائے مطلب کہ اس کے بلب کچھ الگ الگ چیز کھائے جس سے لوگ مطلب کہ بڑی سمسیا نہ ہوگی چی سے تھوڑی پرابلم ہو جاتی ہے تھوڑی سمسیا ہو جاتی ہے
ہاں چینی تو چینی سے کافی پرابلم ہو جاتی ہے
ہاں جیس ہو اس کے جگہ گڑ کائے اچھا ہوتا چینی سے زیادہ صحت مند بھی ہو اور بڑے لوگ کو تو خاص کر بزرگوں کو تو اور نہیں کھانا چاہے ہمارے یہاں تو لوگ ہے جو صبح صبح ویام کرتے ہیں اور تھوڑا بھی مطلب تھوڑا بھی مطلب طرح اور م ہاں کھاتے ہی نہیں وہ لوگ مطلب صبح چائے بھی پیتے ہیں تو آرام سے مطلب کہ ج نا چین کے پیھے
ہاں یہ تو کافی اچھا ہے بہت لوگوں کو شوگر کا بیماری ہوتا ہے نا
ہاں بہت لوگوں کو چیننے کا بیماری ہوتا ہی ہے
جو لوگ جو لوگ مطلب ورک ورک نہیں کرتے ہیں صرف کھا کے اگر سو ہو جاتے ہیں چاول زیادہ کر کے تو اس کو سور ہو جاتی ہے
ہاں ہاں لوگوں کو کام کرتے رہنا چاہیے کام کرنے سے خون شریر میں چل دوڑنے لگتا ہے جس کے کن لوگوں کو بیماری تھوڑی کم ہوتی ہے جو لوگ کام کرنا چھوڑ کے کہ صرف آرام سے بیٹھتے ہیں یا مطلب صرف ایسے ہی نارمل آرام سے سامانیہ روپ سے گھومتے پھرتے ہیں تو ان کو تھوڑا موڑا دھیرے دھیرے بیمارییاں پکڑنے لگتی ہے لیکن لوگوں کو مطلب کام کرتا رہنا چاہیے کام کرنے سے لوگ بیمار کم کرتے اس لیے گاؤں کے لوگ مطلب تھوڑا ابھی بھی زیادہ جیتے ہیں شہر کے مقابلے کیونکہ شہر میں لوگ مطلب لوگ زیادہ مطلب باہر کے طرف بھاگتے ہیں اس لیے
ہاں یہ سب سے بڑی پرابلم ہے
گاؤں مں لوگ خود سے کام کرتے ہے گاؤں مں ہری سبزیاں کھاتے اور شہر م لوگ مطلب کہ رسان کے سبزی رسائن والا سبزیاں خطر رسائن والا دودھ کھے گاؤں میں سب گائے کے دودھ کھائیں گے بھینس کے دودھ پیئیں گے لیکن شہر میں سب اھی پیکٹ والے دودھ پیتے اس لیے انہیں تھوڑی جلدی بیماری پکڑتی ہے
وہ پیکٹ والے دودھ میں آتا ہے نا تو وہ پورا کریم وریم نکال لیا جاتا ہے اس لیے وہ دودھ میں کوئی پروٹین ہی نہیں ہو تھا
ہاں دودھ میں تو پروٹین کی سمسیا ہوتی ہے اور مطلب کہ گاؤں کے لوگ جو دودھ پیتے ہیں اس میں کافی پروٹین ہوتی ہے
ہاں کیلبین بھی ہوتی ہے فوٹین بھی ہوتی ہے
وہ مطلب پروٹین مطلب صحت کو لگتا ہے اور گاؤ کو لوگ اس لیے تھوڑا زیادہ دن بھی جیتے ہیں
ہاں گاؤں شہر کے مقابلے گاؤں کے لوگ بہت زیادہ جیتے
اور ان نے بیماری ہو اور وہ بیماریاں بھی انہیں کم ہوتی ہے اور دوائیاں بھی کافی کم کھاتی کیا
ہاں
آپ نے بھی کبھی کبھی آپ نے بھی کبھی کبھی دیکھا را ہوگا یہ س کہ گاؤں کے لو مطلب مطلب شہر کے لوگوں کے مقابلے دوائی اور گنے بیماری کم ہوتی ہے
ہاں ایسا تو ہوتا ہی ہے
او کیا آپ کے گاؤں میں کوئی سمسیا جیسے پانی کا کم ہونا یا مطلب کہ دھوپ کافی ہونا ابھی ہے
بنگلور میں تو پانی کا کمی سب سے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ پہاڑوں کا علاقہ ہے نا تو بورنگ ڈھلنا بہت مشکل مشکل ہوتا ہے اس لیے وہاں پہ پانی کا کمی ہے
اچھا مطلب وہاں مطلب کہ پانیوں کی کمی تو وہاں پہ لوگ میں نے سنا تھا کہ لوگ پانی مطلب خرید کے پیتے ہیں
ہوں وہاں پہ دیکھیے ہر چیز کا پانی الگ الگ آتا کھانا بنانے کا الگ پانی آتا ہے کپڑا پیجنے کا الگ پانی آتا ہے
ہاںاں
پینے کا پانی الگ آتا ہے
تو مطلب کہ تم بھی خرید کے پیتے ہی ہو گے
ہاں ہم بھی خرید کے پیتے ہی ہیں وہ زیادہ مانگ نہیں دیتے دیتا ہے دس روپیہ میں بیس لیٹر دے دیتا ہے
او تب تو اچھی بات ہے پھر بھی مطلب پانی تو خرید کر ہم لوگ بچپن بپن سے لے کے تھوڑے بڑے ہوئے تک اپنے گاؤں میں تب تک کہیں بھی پانی آج تک خریدے نہیں تھ اچانک بڑے شہروں میں جانے کے بعد لوگ ہر چیز خرید کے پینے لگتے ہیں
ہ اس لیے تو اب آن لائن سب چیز آ گیا ہے
ہاں اس لیے اب مطلب س اب زمانہ تھوڑا دھیرے دھیرے بدل تو رہا ہے یہ بھی ہے
اے آئی آنے سے بہت کچھ ہو گیا
اب کیا مطلب کہ اب تو لوگ تہواروں پہ مطلب کہ لوگ اب پہلے جیسا بھیڑ بھی نہیں ہوتا اور نہ پہلے جیسا اب تہوار بھی نہیں بنایا جاتا ہے اب تو گاؤں میں بھی کافی کم لوگوں
کم لوگ تہوار مناتے ہیں
ہوں اب پہلے جیسے نہیں رہے پہلے بہت بہت زیادہ تہوار منایا جاتا تھا بہت زیادہ پر مطلب پرتی دن نہیں بھی تو مطلب تہوار جیسے بہت لوگ دکھتے تھے اب تو کافی کم لوگ دکھتے ہیں اب مطلب گاؤں کے لوگ شہر جانے میں لگے ہیں شہر کے لوگ باہر جانے میں لگے اور باہر کے لوگ بدیش جانے میں لگے سب اپنے اپنے دن میں ہی لگے
ہاں سر میں کافی لوگ رہنا پسند کرتے ہیں کیونکہ شہر میں ہے نا تو کمپنی ومپنی ہے تو اپنا انکم بھی ہو جاتا ہے گاؤں میں ایسا نہیں ہو پاتا
ہاں سب کی کمائی تو ہو جاتی ہے یہ بات ہے لیکن گاؤں میں لوگوں کا دوست یہ سب ہوتے ہیں تو اس کے کارن لوگوں کا من بنا رہتا ہے پھر بھی لوگ چھٹیاں میں آتے ہیں تہواروں میں آتے ہیں کوئی تہوار میں آئے یا کوئی